ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں
الحمد للہ سب بڑے ہے اور بتاؤ آپ گھر پہ کیسے امی ابو بھائی بہن
بس اللہ کا شکر ہے الحمد اللہ سب ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ کے گھر میں سب خیریت
الحمد للہ سب بڑے ہیں آپ فرمائیےپ
جی بس کچھ نہیں میں تو تھوڑا سا ریسٹ میںہ تھی تھوڑی بیری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اب تھوا بہتر محسوس کری کیہ ڈاکٹر نے تھوڑا بولا تھا ایکسرسائز وغیرہ کرو یوگا کیونکہ آج کے معاشرے میں ہم لوگ اتنا مشروف ہو چکے ہیں اپنے کام میں اپنے گھر کی چیزوں میں اپنے لیے ہم وقت ہی نہیں نکال پاتے ہیں تو چیزیں ہماری بلاک ہو جاتی ہیں پر دقت ہوتی ہے
جی جی بالکل صیح فرمایا آپ نے کہ جیسے کہ یوگا ہو گیا جم ہو گیا یہ کرنے سے اپنے بہت فائدے ہیں بینیفٹ ہے ان سے تو کوئی نقصان تو ہے نہیں ان ان سے کیا اپنے شریر میں م مضبوط بنی رہتی ہے اپنی جو ماس پیشیا ہوتی ہے وہ کیا مضبوط مضبوط رہتی ہے ان سے
ہاں کیونکہ دیکھو اگر ہم یوگا کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یا میڈیٹیشن تو اس سے ہمارے شریر پر ہمارے ایک آسان پر سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور ہمارا دھیان اچھا ہوتا ہے ہماراری من میں شانتی رہتی بیلنس بنا رہتا ہے ایک طریقے سے
نہیں جی صحی بات قائدے بہت بھی جوڑوں کا درد کمر درد ہاتھ درد سر درد ان سے بہت فائدے ہے یوگا سے تو ہیلو جیس سے کہ اپنے کوئی ہڈیا کمزور ہو جاتی ہے تو یوگانے سے وہ ہڈیا بھی مضبوط ہو جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے وہ ہڈیا بھی شریر میں جیسا کہ شریر میں خون کا دورہ اچھا ہو جاتا ہے بیماریاں کم ہونے لگتی اس طریقے سے سن رہے ہو آپ ہیلو ہیلو ہیلو
جی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے
ہاں آواز آب رہی ہے بالکل مجھے
ایشو ہے آپ کے وہاں نیٹ ورک کا شا
ہاں ہاں تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا آپ بتائیے اور کیا ہو رہا ہے ہلو ہاں
آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کے واچ
اب آ رہی ہے مجھے آپ بولیں
آ رہی ہے ہلکے ہلکے آ رہی ہے اب میں بول رہا تھا کہ جی جی یوگا کرنے سے کیا اپنے شریر کو کیا بہت فائدہ ہوتا ہے شریر جیسے کہ مضبوط رہتا ہے ہڈیاں بھی اپنی مضبوط رہتی ہے ماس پیشیاں مضبوط رہتی ہے جیسے اس سے بہت بینیفٹ ہے اپنے کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی سر درد ہو گیا ہاتھ پییر درد ہو گیا وہ بھی کیا اچھی طریقے سے ہاتھ پیر بھی درد نہیں ہوتے ہے سب ٹھیک ہو جاتا ہے
جی جی اب دیکھو ہم روزمرہ کی کاروبار میں اپنے گھر کے کاموں میں اتنا مطلب بزی ہو جاتے ہیں تو ہمارا مانسک تھکان ہو جاتی ہے شریر میں سستی بن اگر ہم سرسائز کرتے ہیں تھوڑی دیر ایکسرسائز یا یوگا کر لی تو اس سے کیا ہو ہمارے دماغ میں جو بھی تھکان ہوتی ہے تناؤ چنتا م تو س ہم فری ہو جاتے ہیں
نیچی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے ج اس سے تو بہت فائدے ہے ڈاکٹر بولتا ہے لیکن آپ اپن کو بھی کرنی چاہیے ڈاکٹر بھی کرتے ہے ساری چیزیں اس سے کیا ہے تو دیکو شریر میں خون کی کمی نہیں ہوتی ہے خون کا دورہ کیا جیس کہ خون میں جسے اپ انسان ہوتے ہیں اپن کو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے شریر میں خون ہے جس کو بھی چلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وگا کرنے سے کیا خون آرام سے چلتا ہے اس میں رکتا نہیں خون جیسے کہ اپنے سو سنا ہو کبھی کبھی خون جام ہو جاتا ہے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے
جی جی جی کیونکہ بلڈ کا سرکولیٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر ایک جگہ ہمارے کہیں چوٹ لگی ہے اور وہ گم چوٹ ہے حالانکہ اگر چوٹ لگی آپ کے بلڈ نکلا ہے تو سمجھو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے آپ جلدی سے اسے ریکور کر لو گے لیکن وہیں آپ کے چوٹ لگی اور وہ گم چوٹ ہے تو وہ سمجھو وہ ڈینجرس ہو سکتا وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے
آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو دل کا مریض ہوتا ہے یعنی جس کے ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہوتی ہے وہ لوگ یوگا زیادہ کرتے ہیں
بالکل بالکل بالکل
کیونکہ یگا کرنے سے کیا یہ دل کی بیماری ہارٹ اٹیک یہ کم ہو جاتا ہے حد سے کم ہو جاتا ہے یہ خطرہ
جی جی جی جی اور اس سے دیکھو ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہم ٹائم پہ یوگا کرتے ہیں اور سب سے بہتر طریقہ ہے یوگا کرنے کا اگر ہم ارلی مارنگ صبح اٹھ کے جیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اپنے فجر کی نماز سے فارغ ہو کے صبح پارک نکل جائیں تھوڑی سی واک کریں تھوڑے سے ہاتھ پیروں کی موومنٹ کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے شریر میں نا ایک بیلنس بنا رہتا ہے ہمارے ہاتھ پیر اچھے سے کام کرتے ہیں اگر اب آپ دیکھو اگر ہم کام کرنا بند کر دیتے ہیں ایک ایج کے بعد تو ہمارے شریر جو ہوتا ہے وہ سن پڑ جاتا ہے اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر انہیں چیزوں کو ہم چلاتے رہیں گے ہاتھ پیر سے کام کریں گے واک کریں گے ایکسرسائز کریں گے تو ہمارے شریر کا ہر ایک انگ مومنٹ کرتا ہے تو اس سے ہمیں یہ رہتا ہے کہ ہاں ہماری چیز ایکٹو ہے اور یہ ہمیں نقصان نہیں دے رہی
جی آپ نے بالکل صحیح فرما ہے اس سے اپنی کیا ہے امیونٹی بڑھتی ہے
بالکل بالکل امیونٹی بڑھتی ہے جی جی جی جی جی
یوگا کر سے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہو میں جیسے کہ کوئی انسان اگر موٹا ہے وہ وزن کم کرنا چاہتا ہے تو وہ یگا سے بھی کر سکتا ہے آرام سے
بالکل بالکل بالکل اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لیڈیزوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے یوگا کرنا کیونکہ ہم عورتوں کے اندر اتنے پین سوٹ ہے کمر درد پی سی او ڈی دقت بہت سارے ایسے ریلیف ہوتے ہیں جو لیڈیز جلدی سے ریکوری نہیں کر پاتی اگر وہ تھوڑا وقت اپنے آپ کو دے گی تھوڑا سا اپنے لیے ایکسرسائز کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر کر سکتی ہے کیونکہ اس کو ایک پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے اگر وہ اپنے اوپر ہی دھیان نہیں دے گی کمزور رہے گی شریر ڈل رہے گا تو بچے ہے آگے شوہر ہے امی ابو ہیں سب کا دھیان کیسے رکھا جائے گا پھر
جی جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی کے جوڑوں میں پروابلم ہوتی ہے یا ہڈیاں کمزور ہوتی ہے یا پھر کسی کو دل کی بیماری یعنی ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہوتی ہے بلڈ کی پریشانی ہوتی ہے امیونٹی کی پریشانی ہوتی ہے وزن کی پریشانی ہوتی ہے بلڈ شوگر کی پریشانی ہوتی ہے درد سے درد کی پریشانی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ یوز ہی یوگا کا ہی کرتے ہیں
جی جی جی اور سب سے پہلے اگر آپ کو ہاں ہاں بتائیے
جی فرمائیے اپ فرمائیے
میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یوگا کرنے کے تھوڑی سی اپنے اندر ایک ٹھان لے کہ ہاں ہمیں کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے کرو آج کل تو فونوں میں اتنی اچھی اچھی ویڈیوز ہیں آپ کو پوری کلپ دی جاتی ہے اسٹارٹ میں آپ کو ایز اے بگنر کیسے کرنا ہے شریر کو مینٹین کیسے ایکسرسائز کرنی ہے چھوٹا آسن کیسے کرنا ہے ودراسن کیسے کرنا ہے مطلب چھوٹے چھوٹے اسٹیپ آپ کو بتایا جاتے جس سے آپ آگے کی اور چلتے ہیں آپ کا کانفیڈینس لیول بڑھتا تا ہے اور آپ کو ہاں شریر میں نا خود بخود یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا شریر ٹھیک ہے
ماشا اللہ باجی آپ نے بالکل صحیح فرمایا جیسے کہ آپ کو پتا ہوا کسی کو مانسک پرابلم ہوتی ہے شریر میں کسی کی چنتا چنتا سے ٹینشن خراب رہتا ہے اس کو ٹینشن رہتی ہے تو کیا یہ یوگا کرنے سے ایک تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے
جی جی جی جی
ٹینشن من کیا شانت ہو جاتا ہے اور دماغ دماغ بھی بہت تیز ہو جاتا ہے
ہاں باقی اور بت آج کل کے معوشم میں لوگوں کو کیا ہے کہ اگر ہمارے دماغ میں کوئی اسٹریس ہے ہم کسی تناؤ سے پریشان ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں جم جانا ہے ہم باہر گھوم کے آتے ہیں نائٹ آؤٹ کر لیا ان سب سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے تو آپ تھوڑا سا میڈیٹیشن کرو تاکہ اس سے مانسک شانتی میرے آپد بہتر ہو آپ پازیٹیو سوچ سکیں
جی بھ جی آپ نے بالکل صحی فرمایا ابھی ہم بھی وگا کرتے ہیں لیکن ہمیں وگا کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے میں خود کی باتا ہوں آپ کو ایک تو جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا تو نیند بہت اچھی آتی ہے اور گیری بھی آتی ہے کوئی ٹینشن نہیں رہتی دماغ میں اور صب صبح یوگا کا کرنے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے خود پر بھروسہ ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کتے بوروں سب بڑھتا ہے جے میں ابھی صبح اٹھ کے یوگا کرتا ہوں تو میں خوش رہتا ہوں میں اچھا فیل کرتا ہوں تازگی فیل کرتا ہوں میں
جی جی یہ تو ہے ہی جب ہم ایکسرسائز یوگا کرتے ہیں ہاں تو ہمارے اندر سے جو ایک ہوتا ہے ن ایگریشن ہوتا ہے چڑ چڑا پن تو یہ سب ختم ہو جاتا ہے پھر ہمارا مزاج خوش مزاج رہتا ہم غصہ نہیں کرتے جلدی سے ہمارے اندر غصہ نہیں آتا ہم پیشنس سے کام کرتے ہیں تو ایک ڈسپلین مینٹین ہو جاتا ہے
جی جی باجی آپ بالکل صحی فمایا ج اس سے کیا غصہ نہیں آتا ہے چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے
جی جی
اور مانسک مانسک تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے اس سے بالکل
بالکل بالکل بالکل اور بس یہی ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دقتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کیونک وہ جنک فوڈ کھے ہیں اگر بچوں سے بولا جائے آ جائے س تو وہ لوگ نہیں کرتے کیونکہ ان کو آج کل نا ماحول بھی یہ تو پیرنٹس الاو نہیں کرتے وہ اکیلا باہر جائے ایکسرسائز کرے تھوڑا سا پارک وغیرہ کریں لیکن وہ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر کانفیڈنٹ پیدا ہوتا ہے اس کے معاش پیشق کھلتی ہے اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میں باہر جاؤں گا ہو ہوگا تازی ہوا لگے گی تو یہ ہوتا ہے
جی بھ جی آپ بالکل صحی فرمایا اب آپ کو میں نے بیا تھا کہ اس سے بہت سارے فائدے اور فائدے بھی نے ہیں کہ آپ بھی جانتے اس چیز کو لیکن پھر بھی کیا کیا کچھ لوگ نہیں کر پاتے اس کو اے وہ کیا کرنا چاہیے ہر ایک انسان کو کرنا چاہیے اس سے کیا اپنے جے تھکان رہتی ہے کوئی چیز کی ٹینشن رہتی ہے موٹاپا رہتا ہے کوئی ماش پیشو میں تک تکلیف رہتی ہے ہڈیاں کمزور ہوتی ہے ان سب کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے نا اس کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے یہ
بالکل بالکل بالکل درستمایا ہاں چلو ماشاء اللہ آپ نے صحیح بتایا اور میں انشاء اللہ اس پہ کام کروں گی اور سے بات کر
جی جی بھاجی جی باجے ٹھیک ہے چلو بھاجی خدا حافظ
ٹھیک ہے